جی السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسے ہیں بھائی جان سب خیریت سے ہے بائی جان اور کیسے ہیں بھائی جان
الحمد للہ اللہاکار
جی اور آپ کا سفر کیسا گیا
ماشاء اللہ بہت اچھا سفر تھا ہمارا بہت اچھا ہی سفر کرتا ہے
کہاں گئے تھ ہیں آپ
بس کہیں نہیں بھائی جان ہم لوگ یہیں تک گئے تھے سری نگر ہو گیا کلو منالی ہو گیا یہی سب ہم لوگ گئے تھے لیکن ماشاء اللہ وہاں کی وادیاں وہاں کا جو لطف اللہ بکر مکم اتنا اچھا تھا کہ ہم کیا بتا نہیں سکتے
صح بات ہے بہت خوبصورت
دیکھیے اللہ کی بنائی ہوئی نعمت ہے اللہ نےنی اچھی اچھی وادیاں بنائی ہے کہ انسان جب جاتا ہے گھومنے ایک الگ ہی س فون ملتا ہے ٹینشن فری رہتا ہے اور تو انسان جب کہیں جاتا تو ٹینسن بھی مائنڈ اچھا رہتا
بیشک
آپ بتائیں آپ کہیں گئے گھومنے
جی جی میں بھی گیا ہوں نا میں دللی گیا ہوا تھا
جی جی
کام کیسے چلے تھے
اچھا اچھا تو وہاں پہ آپ گئے تو وہاں پہ آپ کو اچھا لگا
جی بہت اچھا لگا بھائی لوگ رہتے ہیں میرے سسٹر لیتی ہے گھوما پھرا تاج محل گھوما آگرہ گیا
ماشاء اللہ کیا بات ہے
پھر وہاں سے اپنا گھر آ گیا
اچھا اور گھر پہ امی ابو کیسے ہیں آپ کے
سب ٹھیک ہے سب ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے سب
اللہ پاک کر رحم و کرم ہے سب کوئی اچھے رہے ہےا
جی جی
اور تو اور آپ کی شادی وغیرہ ہو چکی ہے
نہیں نہیں شادی ابھی نہیں ہوئی ہماری انشاء اللہ جلدی ہو جائے گی
ہو گیا اللہ نے جب جوڑا بنایا ہے تو ضرور ہوگی ہاں ہماری تو ہو گئی میرے دو تین لڑکے بچے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
نہیں دیکھی کیا ہے نا کہ بھائی اس میں وہ رہتا ہے کہ اللہ کی ت ہوئی نعمت اب جی بھائی جان کیا ہوتا ہے نا دیکھیے انسان شا اللہ نے بھی ک اتنا اچھا سے جوڑا بنایا ہے دیکھیے اللہ نے جوڑا بنایا تو اللہ
اللہ ہی سب کچھ دے گا اللہ ہی سب کچھ دے گا اس کے علاوہ دینے والا کوئی ہے ہی
ہاں بے شاک بیے شاک
ہاں
لیکن یہ رہتا ہے ہو گیا دو تین بچے ہیں ابھی ابھی چوتھے کا نمبر لگا ہوا ہے
ا سحانلہ اچ جی
ٹھیک بھائی کیا ہے دیک کہ اللہ پاک دے رہا ہے بندہ لے جا رہا ہوں
جی جی
اور دھیی کیا رہتا ہے کہ جتنی اپن کی نسل بڑھے گی اتنے ہی لڑکے بچے ہوں گے اور اتنے ہی اچھے ہم کہتے ہیں ایک خراب ہو گئے دوسرا اچھا ہوگا تیسرا اچھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن
کا سہارا بنے گا
ہاں ہاں صحی بات ہے آج کل دیکھیے آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ کہ آج کل شادی کر دو بچوں کی تو دھیان ہی دیتے ماں باپ کو
صحی بات ہے
لیکن لیکن یہ ہے کہ ہو گیا اللہ پا
کہ آپ کا بچہ بہت کامیاب رہے گا بہت کامیابی کرے حاصل کرے گا
جی جی جی بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان جی بھائی جان بس یہی رہتا ہے دیکھیے آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں کہ دیکھیے بہت سے ایسے رہتے ہیں دیکھیے ایک میرے ساتھ ایک وہ ہوا میں دراصل اں رات مار اور کچھ چھوٹے چھٹے بچے ہیں سنگر پیرے
جی جی آج کا ماحول بھی بہت خراب رہتا ہے بچوں کے لیے
نہیں نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ لوگ کو ڈر نہیں لگتی آپ تیرہ سال کی ہو اور آپ سٹ وغیرہ کی بولتے ہیں کہ ہمارے ماں با کو پت ہے دیکھیے کہیں نہ کہیں ماں باپی کی کمی ہو جاتی ہے اب دیکھیے سوچ رہے ہیں بچے ہمارے کہاں ہیں کہاں نہیں ہے یہ تھوڑا کیا آج کل دھیان دیتے ن زیادہ ہے نا بچے کیا غلط راہ پہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اب وہ کیا کرے بچارے وہ کمانے کھانے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ہو گیا اللہ باک کے
وہ نمازی نمازی بنائیے پانچوں وقتک
نہیں نہیں ماشاء اللہ ہمارے بچے نماز ہی رہیں گے حاف ہی قرآن بنیں گے اور تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی بچے بھی ہو کبھی تو وہ بھی ا سے کچھ بنے اور ارے ہوگی تو بنی بات ہے ہوگی تو بنی بات ہے بچے تو ہوں گی وہ دیکھیے یہ دنیا کا ریت ایسا ہے
جی اللہ چاہے گا سب کچھ ہو جائے گا
ہوں اور کب تک کرنا چاہتے ہیں آپ شادی
فی الحال ابھی چار پانچ سال
اوفو کیوں عمر کتنی ہوگئی آپ آپ ویسے تیس پتیس کے تو لگتے ہوں گے
نہیں نہیں میں ہوں ٹوونٹی ٹو کا
ا مطلب بہت چھوٹی ہیں ابھی نہیں نہیں دیکھیے اسلام کی طرف ہے بالک ہے ہے نا کیونکہ بالغ انسان ہو جاتا ہے ہاں جلد سے جلد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک تعالی انسان کا رسک اس کی سوا کی عورت جب آتی ہے اس کی تو اس میں اللہ اس کی مطلب رسک اور بڑھا دیتا ہے
ہوں
لیکن یہ رہتا ہے دیکھیے لوگ سوچتے ہیں نا کہ ابھی میں کچھ کروں پھر شادی کروں گا نہیں
جی سات ہی ٹائم سے کر لینی چاہیے جی میں ہوگی ابھی میری بہن ہے میرے سے بڑی ان کی ہو جائے پھر ہماری ہوگی ان شاء اللہ آپ کو میں دعوت دعوت دوں گا تو آئیے گا آپ
ہ ہ ہ بے شک بے شک آپ کا آپ کی ویڈنگ کنٹ ار آتاا جی جی انشاء اللہ اور یہ بتائیے
جی
انسان کیا دیکھیے آج کل موبائل موبائل ایک ایسا چیز ہو چکا ہے کہ انسان مطلب یہ اتنا مطلب موبائل پہ وہی نکل پاتا ہے کچھ اچھی چیزیں ہیں جو سیکھتا ہے ہ موبائل سے جیسے آپ نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں آیت وغیرہ سیکھ سکتے ہیں اور تو ہ ہ لیکن موبائل بے شک بے شک بے شاک دیکے ن موائل دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھی ہوتی ہے برے ہوتے
جی
آپ کس پہلو میں جانا چاہ ہیں وہ آپ ڈیپینڈ ہوتا
میں تو اچھے میں ہی جانا چاہتا ہوں
ارے یہ تو صحیح بات ہے اچھے ہم جانا چاہتے لیکن آپ کبھی ہسٹری چیک کر ل توپ اچھے ہو جائیں گے
جی جی جی
ہو گیا اللہ پالسی ہی دا رہتا ہے ارے میں ہو گیا میں ایک وقی لوں اور میں ایک جی جا ہے ہمارا ہے دلی میں رہتا ہے ہے وہ بہت موٹا ہے وہ وکیل ہے ہو گیا اسی کے ساتھ ہم لوگ لگے رہتے
اچھا وکیل ہیں وہ تو آپ بھی وکالت کرتے ہیں
جی جی جی جی میں بھی ہو گیا وہ سپریم کورٹ کے ہیں تومریوا کے ہیں
اچھا ماشاء اللہ
جی جی وہ کیا ہے کہ وہ لے نہیں جا رہے ہیں مجھے دراصل
کیوں
ہو گیا اپنے اپنے ہوتے ہیں
جی آپ یہیں ترقی کریں گے میری دعا ہے آپ کے ساتھ
بس شکریہ جناب
ترقی کی راہ پہ چلے اور آپ کے بچے نمازی بنے آپ کی محرم نم آ جیبنے
مشاء اللہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اور ماشاء اللہ گھر پہ سب اچھے ہیں سب خیریت سے ہیں اور ابھی بس ہم بھی وہ چکن آج بنا ہوا تھا تو جی ہاں لیکن میرا پیٹ خراب تھا تو میں وہ کھایا ہوں کھچڑی اور کیا کریں کبھی ہوتا پانی آج کل موسم ہےسا
ہاں ہاں اس سمے پانی برسات بھی لگ گیا ہے برسات میں پانی تھوڑا گندا آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے رہے احمت تو ہے پر یہاں کا سسٹم تھوڑا گڑڑا ہے
ہاں ہاں
تو پانی گندے آتے ہیں تو گرم کر کے پیئے آپ کو کوئی بیماری لگ سک ہے یا پھر کچھ بھی بچ
ہاں یہ صحی بات ہے پانی سے ہی بہت زیادہ بیماری پانی سے ہی لگتی ہے
جی
اور ا توھر دیکھیے پانی سے کیا رگتا ہے نا پانی صاف ہے
ک ہیں جب پیے پانی
جی جی وہ تو صحی بات ہے بس ملنا کر کے آپ بس ملنا کر کے آپ تین سانس میں کیجیے تو ہ تیس تین ساس میں پینا چاہیے اللہ اللہ نے حدیث اور قرآن پہ بہت کچھ سکھایا ہے ہمارے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہیے اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے بے شک ب شک شبد کی ہی لیے ہے
ہم کوشش یہی کریں کہ ہم ایک سات میں چار لوگوں کو لے کے چلیں
بے شک بے شک بے شک لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے نا آج کل کچھ ایسے رہتے ہیں کہ مطلب اپنے پہ ہی رہتے ہیں کچھ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپس میں بھائی چارہ رہے لوگوں کا ہم چاہتے ہیں سب بھائی لوگ اور ایک اور نیک رہیں
جی
اور ان میں سے سب کوئی اب مطلب ہے مل جل کے رہے کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے
جی صحیح بات ہے محول بولنے لائق ہی نہیں رہے گا
یہ کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو اپنا مشورہ رہا ہے یہ سب انسان سے ایک دوسرے سے مطابلہ کرنا چاہیے مطتلاع کرنا چاہیے انسان سے باتیں کرنی چاہیے ایک یہ ہوتا پہلی ایک دماغ مائنڈ ینسن فری رہتا ہے چلیے ماشء اللہ بہ اچا اچھا ہوا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
سے بات کر کے پھر ملاقات ہوگی ان شاء اللہ خدا حافظ خدا حافظ